ہلو ہاں اللام علیکم کیا کرتے
کائی کر رہے
پڑھائیات ہ
اور بتاؤ تم ہاں کالے
ہاں
تم کہیں جا رہے ہو نہیں تو چلنے کا مطلب آواز آ رہ اچھا ہوں اب نہیں آ رہے ہیں ہے نا
ہاں اب نہیں آ رہی
بولو آپ کی امی وہی لوگ ٹھیک ہے
ہ سب کہرییے
ہ آپ کو کھانا وانا نہیں آتا ہے ہیلو کیا کیا آتا ہے
چاول دال سب
یہیں نارمل
نہیں ہر چیز بنا لیتے ہیں ایک د
اچھ بہت اچھا ی انا تو مجھے نہیں آتا ہے
نہیں یہ بھی
ہ مجھے بہت اچھے سے آتا ہے بنانے
اور تو ت تمیں تو آنا نہیں چاہیے تم تو لڑکی ہو ھ
تو آ گ ہ ایسے ضروری نہیں ہے کہ ہاں لڑکے کو آتا ہی ہے
تو سیکھنا پڑے گا نہیں
ہاں ہاں
پر مجھ سے زیادہ نہیں
کیوں تیں بہت پسند دن میں پڑھائی کرتے ہو
ہ بھی بابی آڈر کر کے منگاائے
رچ ڈیٹ پ ڈیٹ سب سے بورنگ بک لگتا ہے مجھے
نہیں پن
ہ میرے گھر پہ بھی ہیں ہ تو یہاں پہ نہیں ہے میںتیاری ہی رکھی ہوں میں پر نہیں وسے ہی رکھا ہوا ہے
ہوں
ہاں بولیے
تم کھانا میں ٹھیک ہے
ہ
تم کپڑے دھو لیتی کہ وہ بھی ممی
ممی ممی کاے نہیں وہ بھی ہمیں ہی کرتی ہیں
مے ن امی کے جگہ ممی بلا جا رہا ہے
ہاں ہاں
ٹھیک ہے اورگر
اور سب ٹھیک ہے نہیں اچھا نہیں لگتا ہے
اچھا لگتا ہے تم کھاتی نہیں ہو
ہاں ٹھیک ہے ڈاکتار کھٹا لگتا ہے اس کے بعد صحیح لگتا ہے
ہوں تمہارا سب س فیورٹ سبجیکٹ کون سا ہے سب ہے سائنس میں کون ہ
سس کوئی
چینو
نہیں آپ کا جیب ج شوریا میتھنی اچھا لگتا ہے اچھا اچھا آپ کو لوزی اچھا لگتا ہے
تمہاں تو کچھ ایا
ہوں
اسھر گئیو گھوم
ادھر یہاں پہ ندی بھی ہیں ہاں وہاں پہ تو میں گئی ہوں
نہیں خالی سمے تو اس سے
نہیں ڈر لاک ت نہل
ارے اکیلے مطلب ہم سات
ہوں ہاں ہاں ہاں میں جب چھٹ کے ٹائم گئی تھی نا تو میں پانی کے پور اندرتا گئی تھی چاسی ب اچھاگ ممبئی کے بیچ چلو کم سے کم اس کا بھی تو فیل ملے
س رہے بجٹ نہیں ہاں ل تو
نہیں تو آاز آ رہا ہے اب نہیں آ رہے ہے نا ہلو
ہاں
اب نہیں آار ن
اب
ہ بولیے
کچن کچنگ کچن لائبریری
نہیں کوچنگ جاؤں گی کچھ دن سے
جبن سگھ
نہیں میں کہ نہیں میرا بھائی جاتا ہے
وہ تو جاتا ہی مجھے معلوم
میں
کیوں میں آن لائن کلاس کرتا ہوںا لیپ ٹاپ سے آپ کو اچھے سے لیپ ٹاپ یوز کرنے آتا ہے
ہاں
ہ مجھے نہیں آتا مجھے تھوڑا ا بھی نہیں آتا ہے
کوئی بات
بولیے اچھا لگتا ہے
بہت اچھا لگتا ہے
ہوں موی میں کورین ڈرامہ دھو پتیم
کوودے ڈرامہ
ہوں کوریاین ڈرامہ میںی جانتے
ہاں چھ
اچھا کو ہاں
اب بالی ووڈ ساؤ جی
بٹ اتنا انٹرسٹیڈ نہیں
میں بہت زیادہ ہ
ف فتی تو میں دتا ہہلے سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں
جو
ہاں تھوڑا سا دیکھی تھی ہ فسٹ جس میں سانگ ہے نا وہی والگ ہے گی تو دونوں میں ہے گیا سانگ اچھا اس کا آپ کو سانگ یار سے
ہاں ہ سومیاان
سنانا جوم سگ تھاٹ چرہ پورورا
ہ پورورا
پورا پورا گنے سر د انے یاار پورے گئے مطب اچھا اس پہ ڈانس آتا ہے
ویسے ڈانس
پسے کاانس تو آتا ہے مڑا موڑا
تم
ہاں مجھے بہت اچھے سے آتا ہے
ہ نہیںس اور سنگنگ کا شوق ہے
ہاں جتنا ڈانس کا ہے اتنا نہیں ہے ڈانس کا زیادہ ہے
اچ لرسوں منت
زیادہ یہ سب کال ہوتا ہے ناشمی کا گانے کا چلو ییک ج
مجھے فلمیں دیکھنی کتابیں پڑھنا
یہ سب مجھے بورنگ لگتا ہے
کیا کریں ہیں ملب گ بھی کھیلتا ہ لیکن جب کھیتا ہٹ میں کھیلتا ہوں تو امی مارنے لگتی ہیں نا ہاں مجھے پتا تھا ا اچھا تو کرتی ہے دن بٹ فون یوز کرنا اچھا تو رہی ہے
گ سر د فون
نہیں سک
اچ ج م ن ہم س سرلی تھا
ہیلو
اور بتاؤ
زیادہ مت کھیلو تھوڑا دیر تو آدا گھٹہ ایک گنٹ یوز ہی سکتے تو چلو ٹھ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
آ
ر